السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان تو کیسے ہیں آپ
بھائی جان شکر اللہ تعالی کا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے امی جان بابا جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہیں
جی شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے میں بس بیٹھا ہی ہوا تھا تو سوچا تھوڑی آپ سے کتابوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے آپ سے بھی کچھ سنا جائے
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چنایا ہے تو مجھے بھی لگتا ہے اس پہ بات کرنا بہت ہی اچھا رہے گا تو بھائی جان اگر میں آپ کو کو بتا دوں کہ مطلب کتابوں پہ کیا بتاؤں میں آپ کو یہ بھت ہر طرف سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے تو میرے بھائی کتابیں انسان کے سب سے اچھی دوست ہوتی ہے کتابیں ہمیشہ ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے جب ہم کتاب مطلب کہ پڑھتے ہیں تو ہمارا علم بڑھ جاتا ہے اور ہماری سوچ بہتر ہوتی ہے کتاب کبھی مطلب کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور ہمیشہ ہمیں صحیح راستے دکھاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے آج کے دور میں موبائل فون فون اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل فون چلاتے ہیں رہتے ہیں تو لیکن کتابیں کم پڑھتے ہیں تو موبائل چلاتے ہیں جب کتابیں وہ کم پڑھتے ہیں تو اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہو ہوتا ہے تو موبائل سے ہمیں معلومات مل سکتی ہے یہ بات بھی ہے لیکن مگر کتابیں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ اور فائدہ ہوتا ہے نا بھائی جان تو کتابیں پڑھنے سے توجہ برھتی ہے اور بعد کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی
بالکل صحیح کہا آپ نے کتاب پڑھنا بھائی جان کتاب پڑھنا ہماری زندگی دماغ اور روح بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اگر ہم دیکھیے اور دماغی اور ذہنی فائدے جو ہیں کتابوں کے بہت سارے ہیں جیسے کہ انسان پڑھنے سے دماغ کی مسلز ایکٹو رہتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے ایکزرسائز سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے جس اسی طریقے سے ہماری قابلیت بہت زیادہ بڑھتی ہے فوکس اور کنسنٹریشن بہتر ہوتا ہے آج کل آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کتاب پڑھنا آپ کو ایک جگہ دھیان لگا سکتا ہے سوچھ بوجھ اور کریٹیکل تھنکنگ بڑھتی ہے اس سے کتابیں پڑھنے سے آپ اس سے آپ ہر پہلو کو گہرائی سوچے اور اینالائز کر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھیے مموری مطلب یادداشت جو ہماری وہ تیز ہوتی ہے کہ مطلب کتاب کتابوں میں جو کہانیاں ہوتی ہے ان میں کریٹیکل تھنکنگ لگتی ہے یاد رکھنا پڑتا اس سے کیا ہے کہ ہماری یادداشت بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے یا جو کہ دیکھیے مطلب آج کے زمانے میں الذیمیرس بہت ہی بری بیماری آ چکی ہے جو کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشی چلی جاتی ہے اگر انسان ہر روز کتابیں پڑھے یا کتابوں کی طرف دھیان دے کچھ یاد رکھنے کی کوشش کرے اسے کیا ہے کہ اس کا خطر بھی بہت ہی
ہاں بھائی جان
جی بھائی جان
تو مطلب کہ کتابیں مطلب کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں ہر ڈاکٹر انجینر ٹیچر سائنٹسٹ اور بلکہ افسر نے اپنی کامیابی کے لیے کتابیں ضرور پڑی ہوتی ہے تو اگر کتابیں نہ ہوتی تو علم کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا میری بھائی تو کتاب صرف سب اسکول یا کالج کی نہیں ہوتی مطلب کہ خان مطلب کہ کتابیں طریقے کی کتابیں سائنس کی کتاب مطلب کہ دین کی کتاب ہے اور مطلب کہ مشہور افراد زندگی پر لکھے ہوئے کتابیں بھی ہو بھی ہوتی ہے تو مطلب ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہر کتاب اپنے اندر ایک نیا پیغام رکھتی ہے تو جب ہم روزانہ تھوڑی دیر کتاب پڑھتے ہیں تو ہماری زبان بہتر ہوتی ہے لیکن نئے الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں اور بولنے کا انداز بھی بہتر ہو جاتا ہے تو امتحان کی تیاری بھی آسان ہو جاتی ہے کتابیں ہمیں اچھی عادتیں سکھاتی ہے یہ سچ بولنا محنت کرنا صبر رکھنا دوسروں کی عزت کرنا اور وقت کی قدر کرنا زیادہ تر سکھاتی ہے تو جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کی سوچ اکثر ویسی اور مضبوط ہوتی ہے اور وہ اس غلط اور اچھے کا فاصلہ بھی کر سکتے ہیں تو کتابیں ہمیں پررانی تہذیب مطب کہ پررانی تہذیب ترقی اور برزگوں بزرگوں کے تجربے سے بھی واقف کرتی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی زندگی سے بھی سبق حاصل کرتا ہے تو جنہوں نے ملب محنت اور ہمت سے کامیابی حاصل کی ہے ہے نا تو تو آج بہت سے بچے موبائل ملکی میں گیمس اور سوشل میڈیا میں زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں ان پہ
جی بھ جان اگر ہم دیکھے مطلب جو آپ کہہ رہے تھے مطلب کتابوں میں مطلب خزانہ ہوتے ہیں الفاظ کا خزانہ ہوتا ہے آج کل جو نئی نئی زمانے کی کتابیں آئی ہیں ان میں کیا ہے کہ نئے اور بہترین الفاظ آئے ہیں اس سے انسان نئے نئے الفاظ سیکھ ستا ہے بات کرنے کے طریقے سیکھتا بہت سے آداب سیکھتا ہے اس سے انسان کے کنورزیشن اسکلز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوسروں سے بات چیت کرنا بڑوں سے کس طریقے سے ادب سے بات کی جائے چھوٹوں سے کس طریقے سے بات کی جائے نئے نئے الفاظ میں کیسے بات کی جائے یہ کتابیں پڑھنے سے یہی انسان کو فائدہ مل سکتا ہے یا تو جو کہ نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں کتابیں آپ کے دماغ میں نئے اور انوویٹو آئیڈیاز کو جنم دیتی ہے یا انسان میں ابلم سالونگ سکلس بڑھ جاتی ہے الگ الگ سچویشن کو پڑھ کر آپ مشکلات کا حل نکل سکتے ہیں یا آب بھی کہہ رہے ہیں بہترین کمیونکیشن سگلس بڑھتی ہے انسان میں اگر ہم دیکھے تو مطلب کئی کئی کتاب پڑھ سے انسان کے رائٹنگ اسکلس بھی انسان کے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے لکھا ہوتا ہے کون سا ورڈ لکھا ہوتا ہے اس سے انسان کی رائٹنگ اسکل بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں اگر ہم دیکھے تو بہت ساری کتابیں اسٹوریز پڑھ کر انسان میں ہمدردی آ جاتی دوسروں کے کرداروں کے لیے کہانیوں کے لیے کہانی پڑھ کر انسان کو ان کے لیے بھی ہمدردی انسان جتا سکتا ہے
ہاں بھائی جانیں
تو مطلب نظم وضب جو ہے یا ڈسپلن ج کہتےتے ہیں روزانہ پڑھنے کی عادت آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن لے کر آتا ہے اس سے کیا انسان کی نیند بھی اچھی آتی ہے انسان کے باقی جو مطلب روزمرہ کے کام ہے وہ بھی بالکل اچھے طریقے سے آ جاتے ہیں اں اگر ہم دیکھیں تو آج کل آپ کہہ رہے تھ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں انسان کو اینزائٹی ڈپریشن یہ سب بہت کامن ہو چکا ہے انسان اگر چاہے مطلب سوشل میڈیا کے بجائے انسان کو کتابیں پڑھنی چاہیے اس سے کیا ہے کہ انسان کو اینزائٹی
ہاں بھائی جان آپنی بہت اچھی باتیں کہی تو اگر وہ صرف مطلب کہ بیس تیس منٹ کتاب پڑھنا شروع کر دیتے تو ان کی تعلیم اور شخصیت دونوں بہتر ہو سکتی ہے تو مطل گھر اور سکول دونوں جگہ کتاب پڑھنے کی عادت کو مطلب کہ فروغ دینا چاہے مطلب کہ والدین کو چاہے بچوں کو اچھی کتابیں لے کر دے اور مطلب کہ استاد بھی لائبریری کا استعمال کرنے کی ہدایت دے تو کتابیں صرف مطلب کہ امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی یہ بات میں آ کو کہہ دوں کہ یہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے کتاب انسان کو مطالبک عقل مند مطلب کہ بے اخلاق اور ذمیں دار بناتی ہے اگر ہم روزانہ کچھ ملکہ صف صفی بھی پے تو چند مطلب کہ مہینوں میں بہت زیادہ علم حاصل کر سک سکتے ہیں تو چھوٹی سی عادت بھی مطل کہ بڑی تبدیلی لا سکتی ہے ہے نا
صحی کہا آپ نے اگر ہم دیکھیے تو مطلب جو کتابیں ہیں وہ علم کا ایک خزانہ ہے کتابیں صدیوں کا تجربہ کچ ہی گھنٹوں میں آپ تک پہنچا سکتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ دنیا کے کی ساری کہانیاں سارے مطلب کردار یا سارے لوگوں کے بارے میں پڑھ سکتے آپ بغیر کھائے کہیں جائ کتابوں کے ذریعے پوری دنیا کی اتہاس ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں انسان نئے نئے سیکھ سکتا ہے کتابوں کی وجہ سے اگر دیکھیے تو دنیا میں سبھی کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتابوں پڑھ کو پڑھ کر ہی کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے وہی کتابیں پڑھی ہے انہیں کتابوں کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے انہوں نے کتابوں میں وہ دوسروں کی غلطیاں دیکھی ہے آپ بھی اگر دیکھے خودز کلتے ہیں اور آپ آپ خود ان غلطیوں سے اگر بچے تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو وقت کا انہوں نے بھی صح استعمال کیا ہے سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے بجائے انسان کو کتابیں ہی پڑھنی چاہیے اس سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا
ہاں بھائی جان تو بائی میرے اسسی کی سسان مطلب کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کتاب علم کا خزانہ ہے میرے پائے تو جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس روشنی ہوتی ہے ہمیں موبائل اور انٹرنیٹ کا ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے روزانہ کچھ وقت کتاب پڑھنے کے لیے ضرور نکالنا چاہیے کتابیں ہمیں بہتر انسان بناتی ہے ہماری سوچ کو مضبوط کرتی ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے نا بھائی جان تو کتابیں انسان کے زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو ہر کتاب ہمیں کوئی نہ کوئی بات ضرور سکھاتی ہے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہماری دماغ سوچنے کی عادت اختیار کرتا ہے ہم ہر بات کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں لگتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے یاد رہ رکھیں کہ مطلک سہیلیت بھی مضبوط ہوتی ہے امتحان کی تیاری آس ہو جاتی ہے اور سبق دیر تک یاد رہتا ہے اس لیے کامیاب طلبا روزانہ مطلب کہ مطالعہ ضرور کرتا ہے نا بھائی جان
اگر آپ دیکھیں تو مطلب کتابوں سے روحانی سکون بھی ملتا ہے اگر دیکھے مذہبی کتابیں اگر آپ تو اس سے آپ کو اپنے مذہب میں بھی آگے جانے کا موقع ملے گا آپ کا مطلب ڈیلی لائف بھی صحیح ہوگا آپ کا اوپر والے کے ساتھ تعلق بھی بہت زیادہ ہی ہوگا اس سے کیا ہے کہ مطلب کریٹ ہو امیجنیشن بھی بڑھ جاتی ہے کتابیں پڑنے سے ہر وقت دماغ بڑھتا رہتا ہے مطلب نئی نئی تصاویر انسان کے دماغ میں بن جاتی ہے نئے نئے طور طریقے انسان کی زندگی میں آتی ہیں دوسروں کی زندگی دیکھ کر ان کے زندگی سے متاثر ہو کر انسان اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے اگر اپ دیکھیں تو مطلب اگر آپ خود کتابیں روز روز پڑھیں تو وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہوگی آپ اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے ابو جان کتابیں پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں عدت آ جائے گی کتابیں پڑھنے کی اس سے کیا ہے کہ آپ کی بھی زندگی ٹھیک ہو جائے گی ان کی بھی زندگی اور زیادہ بہترین ہو جائے گی
ہاں بھائیڈ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی لطکن لائبریری کا ایک ا اور کیا ہوتا ہے کہ ہر ملک کی ترقی میں کتابوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جہاں لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں وہاں تعلیم اور ترقی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ع ہی وہ دولت ہے جو مطلب کہ تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی تو بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بائی چانس دینی کی کتابیں ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے مطلب کہ تحری تحراک کی کتابیں ہمیں ماضی کے مطلب کہ واقعتا یت بتاتی ہے تو سائنس کی کتابیں ہمیں دریافت اور بلک ایجاد کرنے کے بارے میں معلومات دیتی ہے ہے نا تو کہیں نک کتابیں ہماری سوچ اور تواسر کو مضبوط کرتی ہے تو بھائی جان اسی ساتھ ساتھ بھائی میرے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگ کی بات ہوتی رہے گی آپ کا اللہ حافظ خدا حافظ
اچھا